پرشن تو کہ تو
اور جنا سفیرییات
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب خیریت سے ہیں
ماشاء اللہ
جی اور اور بتائیں جناب آپ کے امی ابو خریت سے ہیں
ماشاء اللہ دیکھو اللہ کا شکر ہے
چلیے اور بتائیں آپ کے بھائی جانبی خیریت سے ہیں
ماشاء اللہ دیکھو بھائی جان بھی صحیح ہے ممی بھی صحیح ہے بڑ بھی صحیح ہے ادھر سے بھحیح ہے
چلیے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہی رہنی چاہیے اور سب خیریت سے رہیں اللہ تعالی ہر ایک مطلب کہ رشتتے دار کو خیریت سے رکھ
جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ
جی انشاءاللہ تالا دیکھیے یہ جو دیکھیے جناب رشتہ دار ہوتا ہے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہے
جی ماشاء اللہ
جی یہ بھی اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہے جناب اس کی قدر کرنی چاہیے جس طریقے سے اللہ نے ان کا حقوق بتایا ہر ایک کا حقوق ادا کرنی چاہیے دیکھیے اللہ نے ہر ایک کا حقوق بتا رکھا ہے بیوی کا الگ ہے ماں باپ کہک الگ ہے رشتتے داروں کہک الگ ہے مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہیں
جی ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھی بات بول رہے ہو دیکھو ابتابا کیا ہوتا ہے مش جی
آج کے دور میں جی جی جی آج کے دور میں جناب یہ ہوتا ہے کہ ہ جی جی فرمائیے
جینا بتاؤ بتاؤ بتاؤ
آج کے دور میں جناب یہ ماحول بن چکا ہے کہ ایک دوسرے ایسا ہو گیا ہے کہ اپنے رشتے دار سے ہی منہ پلا کے بیٹھے رہتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ ہ بھائی میرے اللہ سے و اللہ نے کیا فرمایا کہ جو رشتے د داری رشتے ناتا توڑتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ب بخل الجنتقات ان کہ رشتے دار اگر جو رشتہ کاٹتا رشتہ توڑتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جی جی جی فرمائیے
جی کیا ہوتا ہے کہ دیکو اپنے پریوار کے ہوتے ہیں نا ماشاء اللہ دیکھو بھائی بھائی آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بھائی بھائی کی نہیں بنتی
بڑے پاپا کی بہن کی نہیں بنتی کیونکہ ان میں ہی اور تا دیکو آپی صاحب کہ یہ بول چال ہوتی ہے نا ہماری ماشءہ دیکھو آدمی کس آدمی کیا چاہتا ہے کہ ہم سے پریم بنا رہے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ دیکھو پیسوں کے لیے بھائی بھائی لڑتے ہیں کیوں لڑتے ہیں کیونکہ دیکو بٹوارہ ان کو بٹوارہ چاہیے گھر میں سےپ کو پت آج کل کیا ان کا ماحول اس لیے خراب ہو رہا ہے دیکھو یہ لوگ ہی کر رہے ہیں ماحول خراب دیکھو اگر ہم ان سے مل جل کر رہیں گے تو ماشاء اللہ دیکھو ہر گھر میں خوشحی ہوگی ہر گھر میں خو ہوئی ہے سب اب اللہ تعی بھیھر اللہ تعالی فرما دے کہ دیکو جتنا نے ہم خوش رہتے ہیں نا تو د مل جل کر اگر ہم نماز پڑھیں گے اگر مل جل کر ہم کھانا کھائیں گے ماشاء اللہ دھو کتنی اچھی بات ہے کیونکہ آج کل کے کیا دور جی آج کل کا کیا دور چل رہا ہے کہ دیکھو زمین میں تو زمین کرتے ہیں نا ماشاء اللہ دیکھو ماں باپ کے پس زمین ہے تو آج کل کے باپ بیٹے کیا کرتے ہیں کہ ج آ جی
دیکھیے اسی لیے دیکھیے اسی لیے جناب کے مطلب کہ لوگ آج کل رشتے داریوں سے زیادہ رشتے داروں کی اہمیت سے زیادہ
جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ج جی ماشاء اللہ
ہے مطلب کہ دولت کو صرف دیکھ رہا ہے کہ ہمیں دولت حاصل ہو جائے
پتا ہے ایک دورے چلتا ہے پ جیے کہ ہم بتتا ہوں آپ کو کہ آج ہم کسی کو پیسے دے رہے ہیں پریوار والوں کو ٹھیک ہے نا تو پیسے کے ٹائم تو وہ ہم سے ادب سے بولے گا جب ہم لینے جائیں گے نا اس کو تو ماشاء اللہ ہمیں دیکھو مار پیٹ کرے گا گالی گلوچ کرے گا تو دیکھو اس سے کیا ہے ہمارا ویوہار خراب ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں دیکھو پیسہ تو ایک چیز ہے تو دیکھو پریم تو بنا رہے ہیں نا ہمارے بیچ میں پریم کو کون کم کرتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں جن پیسوں کے لیے مطلب تھوڑے سے پیسوں کے لیے کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پھ کوئی پھپا جی ناراض ہو رہا ہے کبھی بڑے پاپا ناراض ہو رہے ہیں کبھی چھوٹا بھائی ناراض ہو رہا ہے ہو رہا ہے جی وہ پیسوں کے لیے کیونکہ یہ لوگ کیا ہے اہمیت پتا نہیں ان کو کہ پریوار ایک ایک ساتھ رہ تو ماشاء اللہ کتنا اچھا رہتا ہے اگر آپ دیکھو آپ اب ہم شادی میں جاتے ہیں ماشاء اللہ دیکھو شادی میں پورا پریوار ملتا ہے تو کوئی ادھر بھگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے دیکھ دیکھ کے بھاگ رہے ہیں بھائی جان کو سب کو دیکھ دیکھ کے کیوں بھاگتے ہیں کیونکہ آج کل دیکھو آپ کو پتا ہے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بات بنا دیتے ہیں یہ لوگ کیوں چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی بنا دیتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے ابھی اہمیت ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے زمانے کے لوگ رہتے تھے نا وہ ماشاء اللہ دیکھو ایک ساتھ رہتے تھے اگر لڑائی ہو رہی ہے تو دو دن میں بول ایک دن میں ہی بول جاتے تھے اور آج آج کا زمانا ایسا ہے آپ صاحب کہ آج لڑائی کر رہے ہیں نا تو ماشاء اللہ دیکھو بول چال بھی نہیں ہوتی گھر سے دور ہو جاتے ہیں کھانا
جی جی بالکل صحیح بات دیکھیے اس سے جی بولتے اس لیے کہ مطلب کہ دیکھیے غلطی کسی بھی کسی کی بھی ہو چلو بھائی ہم غلطی مان لیں کہ چلو میری غلطی ہے لیکن رشتہ ختم مت ہونے دو لیکن آج کے دور جناب یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہم کیوں جھکیں گے ہم کسی کم نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماائے کہ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت اگر کم ہو تو کل قیامت کے دن تم ہم سے لے لینا بات سمجھ گئے
بلیے دیکھو جی جی آپ دیکھو ابھی صاحب اگر چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے تو دیکھو اس کو بڑاؤ کون دیتا ہے ان کے ماں باپ دیتے ہیں آپکو پتا ہے کرم اگر ہم کسی سے معاف مانگتے ہیں نا تو دیکھو ہمیں بڑے معاف کر دیتے ہیں اگر چھوٹا کسی سے بڑے اگر بڑا کسی چھوٹے سے معافی مانگتا ہے تو دیکو وہ تو ادب ہوتی ہے اگر چھوٹا بچہ کسی بڑے سے معافی مانگتا نا مشا اللہ دیکھو بڑا آدمی معاف کر دیتا ہے لیکن آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ معافی نام چیز ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھو معافی نہ کوئی نہیں مانگتا آج کل غلتی نہیں مانتا کوئی کسی کی نہیں مانگتا اس کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ گنا ہی نہیں کیا اب اس نے گنا کیا ہوگا نا جب بھی نہیں مان رہا وہ کیوں نہیں مانے گا کیونکہ جھکنا نہیں چاہتا کسی کے سامنے آج اس وجہ سے تو ہمارا ماحول خراب ہے آپ کو پتا ہے کہ کہ اس اسی دور سے ہم دیکھو بھائی بھائی سگا نہیں ہوتا کیونکہ ان لوگوں نے ہی ہمارا ماحول خراب کر رکھا ہے دیکھو ج
بالکل بالکل صحیح بات ہے دیکھیے جناب دیک یہ جناب رشتے داروں کو بھی اللہ حقوق بتیا ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ کیسے حق ادا کرنی چاہیے اور پڑوسی کا بھی حق بتایا سب سے بڑی دیکھیے رشتے داروں کی بات تو مطلب کیا آ گیا لیکن پڑوسی جو ہیں پڑوسی بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ جب بھی مطلب کوئی اچھی چیز گھر میں بناؤ تو تم پڑوسی کا بھی خیال رکھو پڑوسی کا بھی حکو ادا کرو ج پڑوسی دیکھیے پڑوسی وہ آپ کا مطلب سایہ ہے سمجھیے کہ آپ کے رشتے دار جو دور میں رہتے ہیں وہ بعد میں آئے گا آپ کو کوئی تکلیف ہوگی لیکن سب سے سب سے پہلے آپ کے پڑوسی آپ کے پاس آئے گا تکلیف میں مصیبت میں خوشی میں پروگرام میں دعوت میں ہر ایک چیز میں سب سے پہلے جو آئے گا وہ آپ کے پڑوسی ہیں تو پڑوسی کے حقوق بتائے اللہ کے نبی نے
و بھائی جان آ نے بہت اچھی بات بائی دھو ہمارےس پاس جو پڑوسی رہتے ہیں نا ماشا اللہ دھو ہم پڑوسی پہلے آتے ہیں کام کیونکہ دیکھو ان انوں کو یہ لگتا ہے کہ دیکھو ہر چیز میں دیکو ابھی ہم ہری بیماری ہو جاتی ہے تو دیکھو ہمیں پڑوسی لے جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہمارے پڑوس میں انتقال ہو جاتا ہے تو دیکھو پڑوسی کام آتا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات فما ہے آپ نے کہ پڑوسی دیکھو ہمارا کسی بھی ہمارے ساتھ اچھا ویوار ہو دوروپہ ویوہار ہو لیکن ہمارا کون کام آتا پڑوسی ماشاء اللہ جی آپ نے بہت اچھی بات بولی ہےاںپاب آپ نے دیکھا ہوگا آپ صاحب آج کل کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھتے جی
جی جی
آپ نے کیا دیکھا ہوگا
جی اللہ کے نبی دیکھیے اللہ کے کے نبی کی تعلیمات جی جی اللہ کے نبی کی تعلیمات جو ہے ان کو لوگ اگر سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی اس کے رشتہ داری میں کبھی درار نہیں آئے گی رسول اللہ صلہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ کس طرح اپنے رشتے داروں کے ساتھ چلنا چاہیے کس طرح رشتے داروں کا حق ادا کر کرنی چاہیے تو اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اس کا کب کبھی بھی کسی رشتے دار سے جھگڑا نہیں ہوگا جو انسان اس ان سب چیزوں کو نہیں مانتا ہے جو انسان اللہ کے نبی کی تعلیم کو نہیں مانتا وہی ان سب چیزوں میں پڑتا ہے کہ کہ رشتے داروں سے ناراضگی ہوتی ہے رشتے داروں سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں
آپ بھی دیکھو ہوگا چل اب سب دیک دیکھو بڑوں بڑوں میں لڑائی ہو جاتی ہے ماشاء اللہ تو دیکو وہ کیا کرتے ہیں کہ آن جان آنا جانا بند کر دیتے ہیں گھروں میں کسی آنا جانا بند کر دیتے ہیں تو دیکھو اس میں بڑوں وں کی لڑائی تو ہو رہی ہے چے بوں چوٹوں بچوں کو کو کسی سےھر نہیں ڈ جتا کسی نہیں بھیچ سکتے لوگ ک نہیں بیچتے کہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے جنن کے گھر پہ تو بھائی جان دیکو یہ تو ہی ن ہے سب سے اٹی تو ہی ہے ن کیونکہ ہمارے بچوں کو کبھی بھی بچہ باہر کھیلتا ہے ماشاء اللہ تو ان کو روکنا نہیں چاہے نا میںیں کیونکہ دیکھو ہمارے بڑوں کی لڑائی میں دیکھو بچے کسام آ جاتے ہیں بڑوں کی لڑائی میں دیکھو ان کے ماں باپ اگر ہم کسی ہمارا بچہ غلطی کرتا ہے تو ماء اللہ دیکھو ہمیں ماننا چاہیے کہ غطی دیکو ایک طرف سے نہیں ہوتی غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے ماشاء اللہ کیونکہ ہاں اس کو بڑھاوا کون د ہم دیتے ہیں نا اگر ہم بچوں کو کنٹرول میں رکھے گے ماشاء اللہ تو دیکھ ہمارا بچہ غطی نہیں کرے گا اگر بڈے بھی اگر بڑے بھی اگر کوئی بات پہ لڑتے ہیں تو ماشاء اللہ دیکھو پہلے ریجن پتا کرو آپ اس کے بعد لڑائی کرو نا لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ ان کو ان نے جی ماشاء اللہ
بالکل یہ صاف صاف بات بول رہے ہے کہ مطلب کہ تحقیق کیجیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے آپ مطلب دیکھیے دوسرے کی باتوں میں آ کے اپنی رشتے داری کو خراب کر کر رہے ہیں آج کل دیکھیے آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے جناب کہ لوگ دوسروں کی بات سنتے ہیں اور اپنے رشتے داریوں سے کیا کر رشتے داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں رشتے داروں سے پھر لڑتے ہیں لیکن جو بات دوسروں نے کہا اپنے آپ کے رشتے دار کے متعلق آپ اس کو تحقیق کیجیے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کہ نہیں جی چلیے انشاء اللہ تعالی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ پھر بات ہے